بت نؤ
وعلیکمسلام کیسے ہو بھائی جان
بھائی میں ٹیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں جی بڑھیا بھیا آپ بتائیے کیاسی ہو ٹھیک ہو
میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب بڑھیا رحمت سب
ہاں کھانا پینا ہوگیا آپ کا
نہیں نہیں بھائی جان ابھی کہاں پہ اتنی جلدی بس کریں گے ٹائم سے آٹھ نو بجے تک بائی چانس دوپہر کا تو ہو چکا ہے مگا اب رات کو کریں گے آٹھ نو بجے تک
ہاں اچھی بات ہے تو آپ کب کھانا کھاتے ہو
بھائی ج ہمارا ٹائم ہے بس آٹھ سے نو بجے کے بیچ میں
جی جی ہم بھی عشے کے بعد کھاتے ہیں یار کبھی کبھار مغرب مغرب کے بعد ایشے سے پہلے دیکھ تو کیا ہے کہ ہمارے اسلام میں بھی کہا گیا ہے کیا مغرب کے بعد کھانا کھاؤ اور پھر نماز نماز چلے جاؤشے نعماز سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے نا مطلب دیکھو کیا ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں ہمیں کہا گیا ہے کہ مغرب کے بعد کھانا کھاؤ مطلب کہ مغرب کے بع کھائیں گے نا ہم کھانا
ک س روٹی بنی
دیکھو اگرم بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں ج بھائی جان بائی جان آ جی بالکل
دیکھو میں یہ بتا رہا ہوں اگر ہم عشے کے بعد کھانا کھائیں گے ہے نا اسے ہوتا کیا کہ ہم کھانا کھا کے سو جائیں گے اس سے ہوتا کی کہ ہمارے اندر فیٹ بڑھ جاتا ہے لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمارے اسلام میں کہا گیا ہے کہ مغرب کے بعد کھانا کھؤ اس سے ہوتا ہے کیا کہ جب ہم نماز کو چلے جائیں گے پشا کی نماز کو ہے نا
جی بھ جان
اس سے ایکسرسائز ہو جائے گی اور جو کھانا ہے وہ مطلب ہضم ہو جائے گا
ہاںی میں یہیا توحی بول رہا ہ بھائی بالکلحی فرماے ہو
ہماری صحت کے لیے اچھے ہو گئے ہے نا
جی بھائی جان بالکل دیکھو اس کیا جو جو پوزیشن ہوتے ہے نا ج جو وہ پوزیشن بیٹھیں گے تو اس سے کیاتا ہے ہمارا جو پارچنگ کریا ہے نا وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے
جی جی بالکل
جی تو چلو اس سے دو چیزیں ہو جاتی نا ہمارا کانا بھی حجم ہوتا ہے ہو جاتا ہے اور کیا بولتے اس کو
ایک ایکسرسائز بھی ہوتی ہو جاتی ہے نا اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے اس سے
ہاں وہ
ہمارے آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے اس سے
جی بھائی جان جی صی فما رہے ہو بھائی جان تو اس لیے ضروری ہے
ہاں جی جی بالکل جی جی
ہاں ج فرمائیے بھائی جان بھائی
میں نا یہ بتا رہا تھا کہ آپ سے کہ مطلب انسا ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے اس سے کیا پانچ وقت نماز پڑے برابر ہے نا
جی پانچ ٹائم کی ضروری ہے بھائی جان دیکو ٹائم ہم سب تھر چیز کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں کھانے کے لیے سونے کے لیے پینے کے لیے تو بھ جان ہم اپنے اللہ تعالی کی نماز اد کرنے کےے کیوں نہیں ائم
جی جی ایک ٹائم دیا ہے دیکھو صبح کی نماز ا اپنے ٹائم پر ہے صبح کی نماز پڑھی ہے ہم نے ہے نا
ہاں جی بھائی
پھر اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ہم رننگ پہ جائیں یا یوگا کریں نا اس سے ہماری صحت میں بہت فائدہ ہوگا ہماری صحت اچھی بن سکتی ہے اس سے ہے نا اور سر سراج یہ زہر کی نماز ہے نا زہر کی نماز میں کیا ہے کہ زہور سے پہلے کھانا کھائے پھر زہور پڑا تو انسان کو ایکسرسائز ہو گئی ہے نا
جی
شرعات دیکھو ہم ایک مسلمان کے لیے عصر کی نماز بہت ضروری ہے
بہت روری ہے بھائی جان بہت ضوری ہے دیکو جی چاہے چے مندر ہے مسجد ہے گردوارا کچھ بھی ہے بھائی جان دیکھو آپ نے ہمیں پوجا پاٹ یک نو جدا کرنا ہر چیز ضروری ہے اور پٹ کرنا دیکھو جی ہاں جب ہم گرے ٹائر نکال سکتے ہیں اپنے نا اللہ تعالی اپنے گرو بھگوان تو عالم سے انسان سرکل لیے ائم نکنااہیے بائی چانس
جی جی بالکل
وہ بھائی جان تو بھائی آپ کا تعلیم کو لے کے کیا وچار ہے بتائیں گے
جی جی بالکل بولے بولے کیا بول رہے تھے آپ
تعلیم کیا ہے آپ کی تعلیم
میں نے میں میں نے کالج کیا ہے
کالج کیا ہوا ہے
جی جی بالکل اور آپ نے
گرس میں بھی سیم بھائی جان گریجویشن ہے میرا آرٹس میں
اچھی بات ہے کس میں کیا ہے آپ نے آرٹس میں
ہاں ج بھائی جان اور آپ نے
ا تو ابھی نوکری ووکری نہیں لگی آپ کی
بھائی ہم جاب کر رہے ہیں پر پرائیویٹ ہے ابھی سرکاری نہیں ہے
تو کون سی جاب کر رہے ہو آپ جی جی بالکل بالکل بالکل تو آپ کون سی نوکری کر رہے ہو
ابھی بھائی جان کمپیوٹر آوپریٹر کی ہے بھائی جان
ہیلو
میں بھائی جان کمپیوٹر وپیٹر ہوتا نا جو آفس وغیرہ میں کمپنی وغیرہ میں کمپیوٹر پہ جو کام کرتے ہیں وہ ہے ہمارا کام اور آپ بتائیے آپ کیا کرتے ہو
چاہیے نا اس سے تو ہم ہم فائی اور میں او میں ن نرسنگ کر رہا ہوں
کیا کر رہے ہو
نرسنگ نرسنگ
اچھا نرسنگ کر رہے ہو اوکے بہت اچھا بھائی جان بڑھیا بات ہے
تو
دیکھو جی علم اور اپنا کہتے ہیں تعلیم ان دونوں کو علم اور تعلیم اگر تعلیم صحیح ہوگی تو سب کو ہر چیز کا علم رہے گا ہے نا کہ چھوٹے بڑے سے ہم نے کیسے بات کرنا ہے کیسے ہے نا آدر مان کرنا ہے تو اور سماج میں کیسے وچرنا ہے بھائی جان کیسے لوگوں سے بات کرنی کیسے نہیں کرنی یہ تعلیم اس لیے ضروری ہے اور ہمیں اپنا
ہے نا ایک تعلیم سے کیا ہوتا ہے کہ تعلیم سے انسان کو ایک راہ دکھ جاتی ہے کہ ہے نا انسان کو کیا کرنا چاہیے مطلب بڑوں کی عزت کرنی چاہیے چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے نا ایک تعلیم سے
جی ب
ہے نا ایک تعلیم سے ہم ایک انسان سیکھ جاتا ہے
جی بھائی جان
جی بالکل ہے نا آ
تو تعلیم تو دیکھو ہمارا اپنا کریئر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے بھائیا مگا
جی جی بالکل
دیکھو اپ اگر لائف میں اپنے کچھ پاننا ہے ہے نا
جی جی
کام ہو اس پھر بی جی جی
ایک انسان کو کوشش کرنی ہے کہ تعلیم حاصل کرے ہے نا
جی بھائی جان جی بھائی جان تعلیم تو دیکھو ج کہ
لوگد
جی بھائی جان صحی فرم رہے ہو آپ
تعلیم سے انسان کا یہ خود فائدہ ہے اس کو مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت تعلیم ہم نے تعلیم حاصل کی اور ہمیں نوکری مل جائے یہ انسان کو بھی نوکری کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے انسان کو پڑھنا اس
صیح جان صحیح جانکاری ٹھیک ہے نا یہ کبھی یہ ہم سے کوئی لے نہیں سکتا ہے اگر تعلیم آپ کو اچھی ملی ہوگی تو دس پندرہ میں کھڑ کے آپ بول سکتے ہو کھڑے ہو کے ان کو سوچیں گے آپ کو لوگ اگر آپ کو صحیح تعلیم دی ہوگی بولیں گے کہ صحیح جانکاری ہے انسان کو
جی جی بالکل جی جی دیکھو اگر ایک انسان کو تعلیم ہوگی نا پھر دوسرے انسان کیا بولتا ہے ایک انسان کو کیا مطلب یہ نہیں کہ تعلیم ہر وقت ہمیں نوکری کے لیے چاہیے تعلیم انسان کو مطلب اس کو نا یہ آئیڈیا آتا ہے کہ کیسے سوچنا ہے کیسے مطلب مطلب کیسے بڑوں کے ساتھ پیش آنا ہے اور کیسے چھوٹوگوں کے سات پیش آنا ہے ب
ھیک ہے جی بھائی جان صحی پرم رہے ب ن
یہ ہر وقت نہیں ہے کہ انسان کو مطلب پڑ پڑھنا ہے اور نوکری مل جائے یہ مطلب آپ خود بھی دیکھ رہے ہو کہ بے روزگاری کتنی ہے آج کل
بہت زیادہیادا ہےھائی جان یہ تو آب کو پت ہی ہے جی بج تو برا حال ہے بھائی ار اتنے ہی لوگوں کے پاس اتنا اتنی تعلیم کے باوجود بھی لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں
جی جی آج کل بے روزگاری بہت ہے آج کل بے روزگاری بہت ہے
جی بھائی جان
تو ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے ایک مطلب انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ انسان کےے ہائجین ہونی چاہیے مطلب ہائجین کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر یہی سوچ ہونی چاہیے کہ مطلب صاف چلے مطلب پاک طریقے سے چلے مطلب کیا کہ ہر وقت صاف رہے مطلب یہ نہیں کہ کپڑے گندے ہو ہمیں ہر وقت صاف رہنا چاہیے عطر لگانی چاہیے نا
بالکل جی صاف صفائی رکھیں گے بھائی جان تبھی صحیح رہے گا نا ہمارا آس پاس ہمارے وچار
س رکھنی چاہے ہمارے آس پاس بھی صاف صفائی رکھنی چاہیے ہمارے گھر میں بھی ہمارے ماحول میں بھی اور رہ ہمیں اپنے اندر بھی صاف صفائی رکھنی چاہیے
ہ وہی بول رہا ہ بھائیارچار ہمارے اچھےیں گے توافائی اچھی ہی رہےی تبھی سب کچھ اچھا رہے گا نا ہمارے آس پاس ہمارے وچار ہماری ہر چیز اچھی لگے گی آپ کو پوازیٹیو وائفس آئیں گے بھائی جان
جی جی بالکل
بھائی جان توب یہ چیزیں ضروری ہیں ہماری لائف میں تعلیم بھی ضروری ہے صاف صفائی بھی ضروری ہے بھائی جان ہر چیز ضروری ہے اچھی چیزیں دیکھو ہماری ہمیں اپنانی چاہیے بھائی جان ا لائف میں
جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل
ماشی بھائی جان آپ کے وچار بڑے اچھے ہمیں اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے اللہ تعالی نے چاہا تو ضرور تمہارا اپ سے ملاقات ہوگی ہماری بھائی جان
جی بالکل میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ بات ہو جائے دیکھو آپ سے نا میرے کو بہت سیکھنے کو ملا ہے مطلب بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہے بہت ساری باتیں ایسی بولی آ نے کہ جس سے میرے کو سیکھ ہو گئی ہے مطلب میرے کو نا مطلب کچھ ایسی بات ہے آپ نے بولی مطلب جیسے کہ آپ نے بولا کہ تعلیم ہر وقت انسان کو نوکری کے لیے نہیں چاہیے ہے نا تعلیم انسان کرا کوچ جاہے ہے نا تو آپ نے یہ بات بولی
تو میرے کو بہت اچھا لگا میرے کو آپ سے نا بہت انفارمیشن حاصل ہوئی بہت ساری بات ایسی باتیں حاصل ہوئی بہت اچھی اچھی باتیں حاصل ہوئی ہے نا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ بات ہو جائے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی وعیکم السلام علیکم